السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
تو چائے پی آپ نے
نہیں ابھی تو چائے نہیں پی ابھی ٹائم نہیں ہوا ہمارے چائے پینے کا چھ بجے تک
کتنے بجے پیتی ہو
پانچ ساڑھے پانچ بجے تک یا چھ بجے تک آرام سے عسر کی نماز کے بعد
اچھا ٹھیک ہے
جی جی بوک لتے ہے نا اس ٹائم ہوں
مغرب نماز کا ٹائم کیا ہے؟
مغرب میں ماس کا ٹائم ہے یہاں پر سات دس پر ہو جاتی ہے اذان سات دس ر ہو جاتی ہے اور نماز آپ پڈجن
سات دس پرر یہاں تو ساڑھے سات سے اوپر ہو گئی
اچھا ساڑھے سات سو اوپر ہو گئی یہاں تو نہیں پہنچی اتنی لمبی
ہاں تبھی میں نے یہ سوچا کل آپ نے مجھے سات بجے ہی کیوں کہا کہ ماغرب کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں تو ساڑھے سات سے اوپر ہو گئی
اچھا یہاں پر تو جلدی ہو جاتی ہے یہاں پر سات آئی تھنک سات گیارہ ہے ٹائم سات گیارہ پر آذان ہو جاتی ہے مغرب کی
وہ پہ دن چھوٹے
دن چھوٹے تو نہیں ہے دن تو کافی بڑے ہیں
ہے نا پندرہ بیس منٹ کا فرق ہے
جی جی دن تو کافی بڑا ہے وہاں پر کیا ٹائمنگ ہو رہی ہے
ابھی تو پانچ بج کر دو منٹ ہے وہاں پہ کیا ٹائمنگ ہو رہی ہے
یہاں پر بھی سیم ہے پانچ بج تو دو منٹ
پھر تو پت نہیں ہے آپ کو کیوں جلدی اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہیں شاید انتظامیہ کی وجہ سے انتظامیہ نے رکھا ہوگا ایسے
جی جی
ہوں
یہاں پر سات گیارہ بار مغرب ہو جاتی ہے اور اب سوا سوا پانچ بجے جی ہو جائے گی سر
اچھا صحیح ہے صحیح
جی پانچ پندرہ پر
اچھا ایک بات بتاؤ ابھی اس عید پہ تو آپ کو صرف پانچ سو روپئے اییریائی چھوٹی پہ کتنا آیا
چھوٹی عید پر تو میرے پاس بہت تھی ماشاءلہ مطلب اس سے تو کافی ساری تھی میری تھی پچیس سو یا تین ہزار پہنچ گئی تھی میری
واہ کیا کیا پھر ان کا پیسوں کا
کھا لیے سب جی مطلب ایک ایک دو ہزار روپئے چھوڑے بس باجی کھا لیے سوٹ بنا لیا بس ختم ہو گئے ہو تو
ہاں وہی تو اتنا بھی کیا نکلتا
جی جی باقی میرے تو کھانے پینے میں چلا جاتا ہے سب مطلب ع پر م م جیسے پیزا آرڈر کر لیا برگر آڈر کر لیا یہ ہے بس میرا اور ممی میری صحیح کر کے سناتی ہیں
ممی سنا
ہاں مم یہ کہتی ہیں ب سارے پیسے اسی میں ختم کرنا اور کچھ کام نہیں ہے تمہارا
لیکن ایک بات ہے نا میں اپنے پیسے ایسے نہیں کھا سکتی پتا کیوں ہاں پتا کیوں پتا کیوں مجھے بوجھ اھا لگے گا کہ میں نے اپنے پیسوں کا کچھ کھا لیا ہاں سامنے بھیا پاپا ہوتے ہیں تو انیں کو بولتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ ان کے پیسوں بھی کھانے میں مزہ آئے لیکن خود کے پیسے میں جوڑ جوڑ کے رکھ ت
اچھا جوڑنے کی عادت ہے آپ کے اندر ہیں
ہاں میرے اندر میں اندر جوڑنے کی عادت ہے لیکن خرچ بھی کرتی ہوں اچھا خاصا کھانے پہ بھی وہ وہ یہ سب اور کسی کو ادھاری لینی ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے ا
میرے اندر بالکل بھی عادت نہیں ہے جوڑنے کی بالکل بھی نہیں ہے
نہیں میں جوڑتی ہوں جھٹ میں نہیں بولوں گی میں میں نے پہلے ہی بولنا مجھے جھوٹ بولناچلےی
میرے اندر تو بالکل ہی عادت نہیں ہے میرے اندر میرے پاس پانچ سو روپئے آئے پت ہے میں نے مجھے پتا نہیں چلا میں نے کہاں ختم کر دیا ان پانچ سو روپے کا میں گھوم کر آ گئی میں نے برگر آن لائن آرڈر کر لیا گھر پر بیٹھے بیٹھے پیزا منگا لیا میں نے پرسوں پھر میں آج گئی اپنی کزن کیااں سارے پیسے پتہ نہیں کہاں ختم ہو گئے تھے مجھ بھی
اچھا کیا یہاں لینا ہی کیا ہے یار چل دی ہے اور اٹھ دی ہے یہاں لین ہی کیا ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا وہ ہاتھوں کا میل وہ بھی یہی ہے کوریت کوریت کے نکالتے ہی یہ لوگ یہ میل بھی وہاں مت لے جاؤ اپپ نے امر اور آپ خود جاؤ بس
ہ اور اچھا سے اچھا کھاؤ اچھے سے اچھا پہنو
ہاں یہ اپنا ہے باقی کچھ نہیں
بلہ پاک نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ بھی اچھا
ہاں بالکل بال کل اللہ پاک نے دیا ہے تو خرچ تو کرنا ہی ہے نا ایسے تھوڑی نہا ہوگا
ہوں
ہ ویسے انسان اتنا مجبور ہوتا ہے نا کبھی کبار جات پیسے نہیں ہوتے ہیں تو لیکن ایک بات ہے نا میں نے کبھی یہ ٹینشن نہیں لیا اگر آج میرے پاس دس روپیہ بھی نہیں ہوں گے نا میں چوپ کروں گی صبح اللہ تعالی سو سے کام نہیں دے گا اتنا تو توکل ہے مجھے
ہاں یہی اچھی بات ہے بس
توکل ہونا چاہیے
جی بے شک اور یقین ہونا چاہیے اللہ بااک کے اوپر
انشاء اللہ وہی تو تو ہے نا وہی تو تو کل ہے نا اللہ دے گا وہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے اگر آپ کے گھر میں چینی ختم ہو گئی ہو اگر آپ کے گھر میں نمک ختم ہو گیا مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں میں پت کرنے والا ہ
بے شک
تو کسی اور سے کیوں مانگنا
جی جی بے شک صحیح بات ہے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے بس
وہی د دینے والی ذات تو بس اللہ تعالی و
جی جی بے شک صحیح بات ہے
بھی اللہ تعالی کی ہی ہے
جی وہ آپ کو عزت بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کی عزت لے بھی سکتے اکیت ہے نا وہ ت ز من ت
ہوا تو دلو منتشا بالکل اور ایک بات یہ بھی ہے نا جو یہ لوگ آھے مطلب وہ آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھی بھروسہ کرتے
ہ ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں امیدیں رکھتے ہیں
وہ غلط ہے اللہ سے ایکسپیکٹیشن لگاؤا کبھی ات امید نہیں ہو جاؤ گے اللہ کی زیاد دینے والی ہے اور وہ ہر حال میں آپ کو دے گا اس نے وعدہ کیا ہے میں آپ بندے کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑوں گا کسی بھی طریقے سے اس تک رسک پہنچاؤں گا اب رہی بات اتار چڑھاؤ کی وہ تو زندگی کا پہلو ہے نا آج خوشی ہے تو کلگام کل خوشی کل گم ہوگا تو اس اس کے بعد خوشی ہوگی
پر یہ بات ہے کہ مطلب انسانوں سے تو کبھی امیدیں لگائائےیں نا
ہاں وہ بات تو صحیح ہے نا کیسے لگا سکتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ امید ہے
جی جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا وہ کام ہو جائے گا ہم اس سے کہ دیں گے وہ کر دے گا یہ امیدیں ہوتی ہیں تو یہ امید تو لگاائے نا کیونکہ انسان توڑ بھی دیتے ایک دم سےی امید ہے
بالکل صحی بات ہے
پ جب ٹوٹیا تو پھر ہمارا د بھی دکھ کہ یار ہم نے اتنی ساری امیدیں لگا رکھی تھی اس سے اس انسان نے ہماری امید توڑ دی
صحیح ہے آپ کی
جی
انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی امیدیں اللہ سے لگائے جو بھی کچھ مانگنا ہو اسسیی آا سے مانگے جو بھی کچھ کویا ہو اسی اللہ سے واپس پانے کی ا جستجو کرے انشاء اللہ اللہ دے گا اور اگر کوئی ذات سات نہیں چھوڑنے والی ہے وہ صرف اللہ کے کی سات
جی جی جی جی بے شک
اگر کوئی خالص محبت کرتی ہے تو وہ شخصیت صرف ہمارے ماں باپ ہے بس ان کے پاس کیونکہ ان کے پا ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے اولادوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر ہم یہ بولے کہ کھال اس محبت کو کہاں ملے گی وہ صرف ہمیں اپنے ماں باپ سے ملے گی
جی صحی کہہ رہی ہیں
اور کہیں نہیں کیونکہ دنیا کے لوگ دنیا کے لوگوں بھروسہ کرنا وہ تو تو نہیں کر سکتی
بار ہے بالکل بکار ہے دنیا کے لوگوں پر بھروسہ کرنا دنیا کے لوگوں سے امیدیں رکھنا پھر ان سے محبتیں کرنا یہ تو بالکل بکار ہے
ہاں یہ تو بہت بیکار چیز ہے اس کی اور کبھی جانا ہی نہیں چاہیے لوگوں کی باتوں پر کیونکہ جب ہم اچھا کرے تب بھی لوگ بولتے ہیں جب ہم غلط کریں تب بھی لوگ بولتے ہیں مطلب یہ کہ لوگوں کو کا کام ہے بولتے رہنا وہ کبھی چھپ نہیں کریں گے
جی
ہمارا کام ہے ایک کان سے سننا دوسرے کان سے پھینکنا
جی صحیح کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ سے مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے تو پت نہیں ٹائم کہاں چلا گیا پتا ہی نہیں چلتا آپ سے باتیں کرتے کرتے
تبھی تو میں آپ کو عید سے ڈھونڈ رہی ہوں ارے یار ہو کہاں آ چلیے باتیں کرے چلیے اسی کے تھرو ہو ہو کہاں ہاں ہاں
جی آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے پتہ ہے میں نے اور لوگوں سے بھی باتیں کری تو میں ٹائم دیکھتی رہتی ہوں یار کتنا ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا کب ختم ہو گی کال آپ سے باتیں کر تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب ہو جاتے ہیں میرے میرا ٹائم کب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا سچ
ماشاء اللہ آپ اتنی اچھی ہو آپ سے بات کرنا اتنا اچھا لگتا
جی آپ سے بھی سیم مجھے بڑی اچھی لگی آپ آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں ماشاء اللہ سے آپ خود ک کتنی پیاری ہوں گی پھر
نہیں کہہ سکتی نک میں ہیلدی اچھی ہوں
جی جی ہاں اچھی ہے جب باتیں پیاری ہو سکتی ہے انسان کی تو وہ بھی اچھا ہی ہے
انشاء اللہ سب ٹھیک ہے آپ ہی اچھی ہو چلیے انشاء اللہ ملتے ہیں میں پہلے ایک کال اپنی بہن کو کرتی ہوں
جی جی چلیے ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں انء
انشاء اللہ اللہ حافظ